بھائی جان
ہیلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بائی جان وائز کا ہے کٹ رہے ہیں بائی جان
وائز کٹ اچھا اواز کٹ کر
ہاں ہاں اواز کٹ رہی ہے بھائی جان
بھائی جان
ہاں اب صحیح ہے
اور بتائیے نا بھائی جان امی جان ابو جان کا سواستھ کیسا ہے بھائی جان
امی جان ابو جان کا تو سوستھ اچھا ہے بھائی جان اپنے امی جان ابو جان کا سوستھ بتائیے بھائی جان
جی بھائی جان میرے بھی امی ابو جان کا سوستھ ٹھیک ہے بھائی جان اور بتائیے نا بھائی جان ویسے آپ کا آپ کھانا وانا کھا لیے بھائی جان
ہاں بھائی جان ہم تو کھانا وانہ کھا لیے کیا بولے بھائی جان
نہیں بھائی جان صحیح ہے کیا کیا کھائے ہیں بھائی جان کیا کیا کھائے ہیں بھائی جان
رک جائیے بتا رہے ہیں کیاائے ہیں پنیر کا سبزی مٹن چکن انڈا سوگر کا میٹھ کی بول کیا بولتے ہیں نا اس کو بھائی جان شاہی پنیر کھائے ہیں اور شاہی روٹی کھائے ہیں یہی سب کائےیں بھائی جان ہم پاپڑ تلوڑی
ہیں بھائی جان سب پچ جاتا ہے بھائی جان
بھائی جن نے تو آج تھوڑا کم ہی کھا بھائی جن من نہیں کیا کھانے کا نہیں تو یہ خیال ہے
آپ تو اور بتائیے نا بھائی جان آپ کا سوستھ کیسا ہے بھائی جان اتنا کھاتے ہیں تو سوستھ تو پیٹ اٹ جڑ رہا ہوگا بھائی جان
بھائی جان بوولے نہیں ہے بھائی جن ابھی اس سے خراب ہوتا ہے کم سے کم پندرہ بیس کلو کھاتے ہیں تو ابھی
ہو اور اللہ اللہ
کبھی کبھی پچیس ہزار
اور بھائی جان ہیلو ویسے بھائی جان آپ کے طرف کواجہ کھواجا ہے کیا
ہاں بھائی جان کھاجا ہے کو کاٹنے والا ہے کیا بھائی جان بولیے نا
کھلئیے نا بھائی جان کبھی آ رہے ہیں تو آپ کے طرف آئیں گے کل تو کھلائیے گا
ارے بھائی وہ پاس ہی کو لی لیتے نہیں آتا ہے بھائی جان تار پہ
ارے بھائی جان آپ لوگ چڑھ کر کاٹے نہیں ایکیک بار
ارے بھائی جن ہو تھوڑی نہ کاتے تھے چھوٹا ڈون کا بھائی کاٹا تھا نا
اچھا چھٹے نا باپ کے بھائی
ہاں چھوٹا نا باپ کا بھائی کر رہا تھا تو پت نہیں اس سے پوچھیے گا نا چھوٹا ناں باپ کے بھائی سے کیونکہ جانتے ہی ہم کو بھائی جان چڑتے تو نہیں ہے
جی بھائی جانو
ایکٹل ہے ابھی
جی بھائی جان چھوٹے نا باپ کو بھائی کے چھوٹے بھائی کو بولیں گے تو آپ ہی چلیے گا بھائی جان
بھائی جان ضرور فون کریے گا ضرور چلیں گے
کل ہی آئیں گے بھائی جن
ارے تو کل پوچھیے گا نا چڑھے گا تو کل ہی چلیے نا بھائی جان کل بھی فری آ ہر دن ہم فری رہے بائ جے
جی ویسے تو کل تھوڑا کا تھوڑا پڑھائی ل سلسلہ میں جانے والے کہیں کل شام کو آئیں گے تو چلا جائے گا
ارے تو کل شام کو کیسے شام کو کتنے بجے آئیں گے بھائی
شام کو آئیں گے بھائی دو بجے کے قریب میں
ہاں تو دو بجے تو بہت کم ٹائم ہے تو بچے گا بہت ٹائم بچے گا اس
جی بھائی
تیئیس تاریخ لے فریی ہے بائی جان کبھی بھی کچھ بھی کام ہو میرے کو فون کریے گا ایک نمبر دیں گے بھائی جن ٹھیک ہے اس پہ کتنا بھی کچھ بھی کام ہو تو میرے کو فون کر دیجے گا کر دیں گے پورا دن فری رہتے ہیں
جی بھائی جان چلیے بھائی جان بہت بہت بہت بہت شکریہ بھ نے
نا بیس پچیس وہ ڈال دیجیے کا ہے کہ من منہ دکھایا جاتا ہے نا تو کچھ پینے کا من کرتا ہے تو ا ابھی پیسہ نہیں ہوتا ہے نا پاکٹ میں اسی لیے کیونکہ اب ب تھوڑی نا مل جاتا ہے
ضرور ضرور بھائی جان ویسے تو میرا ابھی فون پہ یہ سب بند ہو گیا ہے
نہیں بھائی جان میریر کبھی بھی کہیں گے نا تب کر دیں گے ہم کتنا بھی ہو بس کر دیں گے ہم کیونکہ ہم کو بھی ملتا ہے آپ کو بھی ملتا ہے
ضرور ہم آپ کو دے دیں گے بھائی جان آپ پروائیے تو صحیح ہم دےیں گے بھائی جان بیس پچیس گ کا ہے بھائی جان سو کو دے دیں گے کچھ کھانے پینے
پتا کہ بولے کا کہ اس سمے پیسہ نہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کچھ بہت بہت زیادہ منہ دکھا جاتا ہے آپ تو جانتے ہی ہوں گے
جی بھائی جان ہم آپ سے
دماغ دماغ ہے نا تھڑا سوج بجھات اس کو دوسرا
سن پڑ گیا جی جی ہوتا ہے ویسے جی ان انرجی بولنے سے سے بائی جننی ایرجی لس ہوتا ہے
ہاں تو بتائیے دین بڑی انرجی لوس کر رہے ہیں آج
ہاں بھائی جان ضرور آپ بولے ہیں وہ ہم دیں گے بھائی جن اور بتائیے نا بھائی جان ویسے آپ کو کھانا میں کیا کیا آ جاتا ہے بنانے
ارے بھائی جان میرے کو پتا ہے املیٹ آ جاتتا ہے مطلب بنا کر ایگ پھڑ انڈا پھوڑ کر اس کے بعد بنا دیتے ہیں اس کے بعد چکن بنا دیتے ہیں اس کے بعد مٹن بنا دیتے اس کے بعد کیا بولتے ہیں نا یہ اللوئی بنا لیتے ہیں بھنڈی بنا لیتے ہیں سہجن کا سبزی بنا لیتے ہیں گوبھی کا سبزی بنا لیتے بھانٹا کا سبزی بنا لیتے ہیں روٹی بنا لیتے ہیں چاول بنا لیتے ہیں اور یہ سب بنا لیتے ہیں آپ بتا ہے نا بھائی جان کیا کیا بناتے ہیں
ہیلو
آپ بتائیں نا بھائی جان کیا کیا بناتے ہیں
ہم تو بھائی جان بنا لیتے ہیں چاول بنا لیتے ہیں دال بنا لیتے ہیں پھر بھائی جان آلو گبھی کا سبزی بنا لیتے ہیں پھر بھائی جان روٹی بنا لیتے ہیں پھر آلو بھنڈی کا سبزی بنا لیتے بھائی جان پھر بھائی جان آلو اور مٹر پنیر کا سبزی بنا لیتے ہیں پھر آلو بھجیا بنا لیتے ہیں پھر بھائی جان آپ سے بتا دے پنیر شاہی بنا لیتے ہیں پنیر ٹکا بنا لیتے ہیں پنیر
آج آج آج آج کیا کھیلا ہاں ج
آج آج ت ہم بھائی جان کھائے ہیں روٹی کیں ہیں وائی جان پھر کریلا کا بھجیا کھائے ہیں پھر بھائی جان پرل کا بروا کھائے ہیں برواپ پ بھائی جان کھائے ہیں سلاد کھائے ہیں سلاد میں تھا بھ جن کھیرا تھا ا گاجر تھا ا پھر بھائی جان چکندر تھا نیمبو تھا پھر بھ جان ہری مرچ تھی ا فھر بھائی جان چاٹ مسالہ تھے اس میں یہیں سب کھائےیں بھائی جان پورے خاندان لوگ کے ساتھ کھائےیں بھ جان امی ابو کے ساتھ بہت مطلب لذیذ کھانا تھا بھ جان
بھائیین کبھی اپنے خاندان کو لیتے آئیے گا ادھر پنیر چکن مٹن یہ سب کیا دیں گے
جی بھائی جان خاندان کے لوگ میرے تو چکن مٹن نہیں کھاتے ہیں سب لوگ شاکاہاری ہیں ویسے بھائی جان ہم بھی
ٹھیک ہے تو بائی جان کیا بولتے ہیں نا اس کو پنیر بنوا دیں گے آپ کو خاندان کو پورا لے کے جی آم کھاتے ہیں نا پورا
جی
آ ہم کھاتے ہیں نا
آ
ہاں وہ بھی کٹوا دیں گے ایک دو کنٹل
ضرور بھائی جان ضرور تو بھائی جان ایسا کام کیجیے نا بھائی جان
ہاں بلیے ن بھائی جان
آم کو لانے کا خرچہ دے دیں گے آپ لا دیجیے ہمارے گھر پہ مصروف ہو کر اور ویسے بھائی جان آپ تو لائیے گا ن ہی ہم تو جان رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ تو چار دن کا چاندنی ہے لیکن ہم پیسہ دے دیں گے ہمارے خاندان آئیں گے تو دقت ہو جائے گا بھائی جان پھر آپ کو کھلانے
ارے بھائی جان آئیے نا کھلا دیں گے کھلا دیں گے لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا گھر پہ وہ گھر پہ تھوڑی نا بھیجایا جاتا ہے
بھیھجوایا جاتا ہے بھائی جان آپ تو میرے م مطلب ا چھوٹے بھائی جان کے بھائی ہے تو ہو سکتا ہے بائی چانس
کیا بولے ہیں بھائی جان
آپ تو میرے چھوٹے جان آب کے بھائی جان ہیں
ہ ہاں تو آئیے نا ک بجوا بھی دیں گے خالی
کالا ہم وہیں آ جائیں گے
آئی نا بائی جان آپ تو بہت بار کا بار کام ہے
کلا ت کلا تو تھک جائیں گے لیکن ہم نہیں تھگنگ کات
ٹھیک ہے نہیں کھائیے گا پورا جتنا کھلائیں گے اتنا نہیں کھائیے گا تو
ارے بھائی جان جتنا پیٹوں میں جگہ ہوگا اتنا نکھھائیں گے اور آپ کو ہم بولے سنیے نا بھائی جان آپ کو ہم بولے کہ پچاس کے جی چکن بریانی کھائیے تو اب آپ کو تو پیٹا میں جتنا جگہ رہے گا اتنے نہ کھائیے گا پچاس کے جی تکپ پیے گ نہیں
نہیں بھائی بھائی جان ہم تو کھا لیں گے
پچاس کے جی کھانے میں بھ جان آلہ یاد آ جائیں گے
ارے بھائیین کا لیں گے پ وہ آپ کو آپ کو پرسنل کال پہ ہم بتا دیں گے کچھ بات
ہاں سنیے نا بھائی جان پتا ہے ایک مطلب آدمی تھے سمجھے بھائی جان تھ تو میرے دادی جان ہم کو ب تی ہے کہ وہ اتنا کھا لیے تھ تھھ اتنا کھا لییے تھے کہ پورا شریر میں پسینا پسینا ہو گیا اور سو گئے پورا پیٹ پھول گیا اور وہیں پہ آلہ کو پیارے ہو گئے تو آپ ایسا مت کیجیے گا بھائی جان
ارے بھائی جن کو اچھا اس اتنا چھوڑیے پچاس کے جی چھوڑیے کتنا اب دس پانچ کھلا سکتے ہیں دس پانچ کے
ہاں بائی جان دس پانچووں کے جی سے نہیں کایا جائے گا
چلے پانچ کے جی سنیے سنیے پانچ کلو کا ہم
ہاں بولیے نا ایک آام انسان کے پیٹ بھجن لگ بھگ اڑھائی کے جی سے تین کے جی آج کے آدنیک یوگ میں اٹ سکتا ہے بھجن جا سکتا ہے کھا سکتے ہیں لیکن بھائی جان پانچ کے جی دس کے جی تو نہیں خ س
پانچ کے جی ہم کھا لیں گے بولیے اب
ہاں نہیں کیا پائیے گا بھائی جان ب کتنا بڑا پیٹے ہے کتنا بڑا شریر ہے بھائی جان ہم دیکھے ہیں آپ کو
کھ لیں گے ہم پانچ کے جی بار کا بات ہے گا ہے
اچھا چ چال چلیے بھائی جان ہم کھلائیں گے کل آپ کو کھلاتے ہیں نہیں کھائیے گا اس کے بعد آپ کو پورا پیسہ اس کا دگنا پیسہ ریٹرن کرنا پڑے گا
آ کھا لیے تو بھائی جان جتنا کھائےیں اسے دو گنا ہم کو دینا پڑے گا
ضور بھائی جان دیں گے ضرور دیں گے
ہ ٹھیک ہے بھائی جان آئیے کال لیکن لیکن ایسا خالی چکن کھائیں گے اور کچھ نہیں کھائیں گے
ارے بھائی جان ویسے نہیں چاول بھی کھانا پڑے گا
ب بائی جان ا س چڑیے نا تو پانچے کلو رائٹ کھائیں گے چاول چاولول سنیے نا تو چاول اول ملا کے سب پانچ کلو کائیں گے بولیے
ہاں چاول اور بریانی
ویس دپ پیس دو پیس رکھ دیے بریانی ار بع چاول ویسے نہیں ہوگا
ٹھیک ہے سب یہ آدھا آدھا سیم رکھ رکھائے گا جیسے دیتا ہے ویسے رکھاائے گا
دو کلو پانچ سو گرام اڑھائی کلو اڑھائی کلو چاول
ویسے نہیں رکھتا ہے بھائی جان جو کہ زیادہ چالی رہتا ہے چلیے بھائی جان آپ کا دیکھیں گے حیثیت دیکھیں گے بھائی جان پانچ کلو کھا پائیے گا کہ نہیں چلیے اللہ حافظ صب سے باتیں کر کے بہت خوشی ملی امی ابو جان کا جان کو میرا سلام کہیے گا
میرے طرف سے بھی سلام